ٹھیکو
اچھے سے آپ ٹھیک ہو
ہوں میں ٹھیک ہوں آ ٹھیک ہو
ہاں اچھے
چائے پی
نہیں
کیوں
اچ آپ کو پت ہے ہماری وہ کا کزن ہے نا اس کو میں نے بولا نا وہ سارا آپ کو کیوں بولنا تھا اپنے پاپا کو وہ سب کچھ
اچھا
تھ کیا بولا اس نے بولا میں نے کہاں بولا وہ تو آپ کا پاپا پہلے ہی آیا تھا اس نے پہلے ہی سارا بولا ہوا تھا
واہ
میں نے پھر بولا ہاں سچ میں اس ٹائم کرو انکل اسس ائم ا انکل تھا یہاں پہ آپ کے پاپا نے ہی یہاں پہ سارا بولا ہے یہاں پہ اس ٹائم سارے تھے میں نے بولا ہاں سے مجھے آیا نا بہت غصہ مجھے لگا میرا پاپا کچھ بول سناات رہتا ہوں میں کسی کو کچھ نہیں بولتا ہوں تو پھر بولا وہاں سے اور پھر بولا اور پھر میں نے شام کو اس کو برا ل ہمیں بولا بھی نہیں میں جاؤں گا ادھر وہ پتہ نہیں کہاں سے سے آیا تھا وہاں پہ
ہاں مجھے تو بولا اس نے میں نے اس
اس نے تو مجھے بولا فون پہ کہ یہ میں نے پاپا کو بولا تو تبھی پاپا نے کہا اب میں دیکھوں گا انہوں نے کچھ کھایا بھی یا نہیں مجھے تو یہی بولا
نہیں اس نے بولا اس نے بولا اس کہ تم پاپا پہلے ہی بولا تھا مجھ سے بولا میں تو گھر پہ تھی نہیں میں تو وہاں پہ ماں کے پتھی تو میرے گھر والوں کو پہلے ہی
اچھا مائک یہ نہیں بولنا مگر آپ کو کہاں پاتا ہے یہ اس کو کہاں پاتا اس کے سسرال والوں کو بھی پاتا ہے
نہیں پتا ہے میں نہیں سوچا تھا والا میں بولوں گی میں ب بولوں گی تو میں وہی پ بولوں گی تو تمہاری ساس واس کو کس نے بولا ہے ساراف پھر مجھے لگا یہ مت بولی کہ تمہیں کس نے بولا تو پکا چھیڑی ہی نہیں
ہاں اچھا کیا ورنہ اس نے ب اس نے گھر پ بول رہ ہیں
نہیں اس میں نے اس کو یہی بولا کہ تم نے کیوں بولا تھا انکل کو اپنے پاپا کو کیوں بولا تھا پھر بولا تمہارے پ نہیں تھا دیکھا
پتا نہیں کل مجھے وہ اس کی بہن کیوں بول رہی تھی مطلب ہم ایسی ہی بات کر رہے تھے تو بات بات میں بات چھڑی وہ مجھے بول رہی تھی باویوں پہ ہو کو نہیں چلانا چاہیے ہمیں بھی کبا بھی آئے گی وہ بھی کسی بیٹی ہے ہمیں ان پہ حکم نہیں چلانا چاہیے ایسسی ایسی باتیں مجھے م مطلب بول رہی تھی مجھے پھر سمجھ نہیں آیا وہ مجھے یہ کیوں بول رہی ہے مطلب ہم نے کس پہ حکم چلایا ہم کیا کر رہے ہیں پھر میں نے تو یہج میں نے چپ کی میں نے کچھ نہیں بولا میں نے بولا ہاں یہ بات صحیح ہے حکم نہیں چلانا چاہیے پتا نہیں وہ مجھے ہی کچھ سنا رہی تھی
ان لوگوں کے دماغ میں پت نہیں کیا کیا چلتا رہتا ہے
سچا پچ میں
ا بر ہاں ب
اس کو لیکن منہ میں نہیں بت نہیں رہتی ہے منہ میں
ہاں میں نے تو پہلے ہی بولا تھا نا آپ کو اس کے بعد اپنے پہلے ہی ایکسپٹ کیا اس دن سب کے سامنے جب نہ ہو پایا کا مسئلہ تھا بولا ہمارے گھر میں سب کو پتاہ تھا صرف مجھے پتاہ نہیں تھی جب توک اسی نے یہاں تک بات نہیں پھیلائی ہے اس کو کیسے پتا چلتا وہ وہاں اندر چار دیواری میں کیا کیا کرتا ہے
بور ن
یہ تو یہی مجھے یہ پتاہ نہیں لگتا اس سے کیا ہوتا ہے ایک سے ایک ہی ج بات دوسرے کو بولنا اس سے تو بھروسہ اٹھ جاتا ہے اور بھروسہ ایک بہت بڑی چیز ہے
سمجھ میں نہیں آتا اس کو کیا ہو کیا گیا ہے اس کو
ن کبھی مطلب انسان دیکھو مجھے پتا ہے آپ بھی مجھے اتنا بھروسہ ہے اگر میں اگر میں اپنا سینا چیر کے بھی آپ کو دکھا دوں گی نا کہ یہ یہ ہے پھر اگر آپ کے اوپر پتھر بھی رکھے جائیں گے نا آپ یہ نہیں بولو گی کہ اس کے اس نے مجھے یہ دکھایا اس نے مجھے یہ بولا اتنا مجھے یقین ہے اب اگر آپ ایک پرسینٹ بھی میری بات نکالو گی تو دوبارہ میں آپ پہ بھروسہ کر سکتی ہوں میں بولوں گی نہیں چھوڑو انسان گوو یہیت کیونکہ بھروسہ اک نازک چیز سھ
مل
برو
آقیک سمھ اللہ کییک سمجھے دنیا میں مجھے دنیا میں ہر ایک انسان سے نفرت ہے اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہی ہوں مجھے دنیا میں
ہوگ ہوگی
جیسے تسلی ہو گئی ہے مجھے جی ہر ایک
ہوں ہوگی ہوگی خدا کی کسم ہوگی مجھے پتہ ہے
کہتے ہیں کوئی نہیں ہوتا ہے
کس
مجھے ایون کہ میں تو آپ میں آب کسی سے کچھ بانٹتی بھی نہیں ہوں ہوں یہاں کچھ بولتی ہی نہیں ہوں مجھے نا مطلب ورنہ میرے دوستوں نے کیا کیا وہ بہت اچھے ہے میں لیکن اب کچھ بول ہے خود کو ہے میں بولتی ہوں کیوں ہی اب کسی کو بولنا
جیسے انسان مطلب یہ ہے نا
ایش ہے نا شیئر کرتے تھے لیکن اب دیکھتے ہیں نا پھر ان ان دیکھتا ہے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے
ج
پھر گندا ہے اس سے بہت ر ہے اپنی بات خود کے اندر ہی رکھو کسی کو بولو ہی مر
صحیح بات ہے آپ صحیح بول رہے ہو یہ بات صحی ہے سمجھ ہی نہیں آتا اصل میں پتا ہے ہم جیسے ہیں نا لوگ ہمارے آگے سامنے سے ویسے نہیں ملتے ہیں اسی لیے میں نے میں خوش ہوں کہ آپ نے ایک بللا تو پال دیا کم سے کم ایک اچھی محبت پاک صاف شفاف محبت تو مل رہی ہے آپ کو خدا کی قسم اور یہ بھی ڈر نہیں رہتا ہے
کم اگر اس کو کبھی کچھ ہو گیا میں ایک پاگل ہو جاؤں گی
ہ مجھے پتا ہے آپ کو بہت پیار ہے اس سے اور ہر آج تو ہر کوئی پیٹ بناتا ہے نا کوئی بلی پالتا ہے کوئی گر کچھ پالتا ہے مگر بلیوں کا آج
نہیں میں شوق کے لیے نہیں مجھے مطلب مجھے بچپن سے سے ہی مجھے بچپن سے ہی بہت پیار تھا پالتی ہوں اس لیے یہ پرشین ہیں یا یہ کوئی اچھی بریڈ ہے مجھے اگر سڑک پہ بھی بلی ہو نا مجھے اس پہ اس اس کسودرے مجھے یہ بچپن سے مجھے بلیوں کےاتھ بہت لگاویں
بہت لگاؤ ہے ہاں ہاں یہ ہے نا یہاں پہ آ
ارد گرد بلیوں کو رکھو انسانوں کو مت رکھو ہوں
ہاں یہاں سے آتی ہیں دو بلیاں ایک وائٹ کلر کی ایک بلیک کلر کی جو بلیک کلر کی ہے نا وہ میری کھڑکی کے پاس ہوتی ہے بالکل پاس ہوتی ہے ہ جالی میں اس کا منہ لگتا ہے اور جو وائٹ والی ہے نا وہ بیا کے پیچھے پیچھے دوڑتی ہے وہ اس کو وہ اس پرسوں پتا ہے کیا کیا ہے اس نے ایذان سے بسکٹ لیا وہ بلی کو دیا اذہان سے بسکٹ لیا وہ بلی کو دیا اذہان رو رہا ہے میرا بسکٹ بھی لکھ کے کھا لیا یہ جانے میرا بسکٹ واپس دے دو وہ کیوں لیا اس نے میں نے بولا بابا نے دیا تو کوئی بات نہیں ہم دوسرا دیں گے آپ کو وہ کالی بلی مجھے یہاں آتی ہے خدا کی میں نے اسے دو تین بار پیار سے بات کیا کی
میں جب اس چھوٹی ماں مکان میں وہ آملیٹ بنا کے دیتی تھی اللہ کی قسم ایک تو میں اس کو آملیٹ بنا کے دیتی تھی اس کو میں بسکٹ دیتی تھی جی اس اللہ کی قسم ایک آملیٹ دیتی تھی بنا کے ایک بس بسکٹ دیتی تھی اور دودھ دیتی تھی اور وہ مجھے پرشین ورش
وہی نا اس بلی
ہمیں ایک بی تھے ہاں میں ان کو ان کو میں نے اتنا پالا پھر سہلاب آ گیا نا پھر وہ مجھے مر گئی
پتہ ہے خالی ہے نا وہ بارمولہ والی وہ وہ عام لوکل بلیوں کو پالتے ہے اس نے پچے د اب وہ اس کے لیے پت ہے کیا لاتے ہیں یہ یہ ہے نا یہ کیا بولتے اسے مرغیوں کا سر وہ کھاتی ہے مری گ کی لیگس وہ کھاتی ہے وہ خدا کی کسم پینسوں میں لاتی ہے ان کے لیے کھانا خدا کی قسب
کیا وہ جو آتے ہیں پیسوں کو
وہ اتنا اتنا پیار کرتا نا دودھ پلاتے ہیں ان کو وہ اتنا پیار کرتے ہیں نا ہن کو خود س وہ پرشن وغیرہ کی حیثیت سے نہیں پالتے ہیں بلکہ ایسے ہی پالتے ہیں ہاں
نہیں ان سے
پشن کی جس وہ پیار کی وجہ سے پالتے ہیں ان کو کیونکہ مجھے لگتا ا تم نے وہ بات سنی ہے میرے پاپا نا وہ دکان پہ کسی کتے کی کیئر کرتا تھا سام ہیں ان کو کہ وہ کرانہ دکان جب وہ کرانہ خدا کی قسم جب وہ کرانہ والا نکلتا تھا نا دن کے تین بجے مھ وہ جاتا تھا وہاں پر کتا منہ میں یہ منہ میں کولڈ ڈرنک بوٹل اور منہ میں پھر ایک چکر لگاتا تھا دیتا تھا پاپا کو پھر واپس جات تھا وہاں سے لیز پیکٹ لگاتا تھا وہ چھوڑتا تھا وہ خدا کی قسم پاپا اسے روز پہلے روز پہلے یہ روٹی ڈالتا تھا پھر وہ واپس اس دن کے ڈھائی تین بجے کوڈ ڈرنک ک چپس دی تت پاپک کہاں کھا تھا وہ پھر اس کو واپس دیتا تھا لیکن آپ دیکھو اس کو کیسے یاد رہتی تھی ان کی محبت
چلو بیٹھو
چلو آگے ملتے ہیں انشاء اللہ اللہ حافظ